ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہوں چائے پی
نہیں میں نے چائے نہیں پی آ آپ نے پی
ہاں چائے تو پی
اچھا ٹھیک اور سب ٹھیک ہے اچھے سے
شکر اللہ کا
آپ نے کیا یے مجھے بھیج ہے کچھ انگلش میں آپ کو یے نہیں آتا ہے نکالنا اردو میں
اردو میں ہی ہے
یے اردو میں نہیں اس میں بہت ساری انگلش ورڈ ہی ہیں
نہیں اب دیکھو اچھے سے
جو مطلب آپ نے تو یے مطلب تمہیں بتائیں آج ہماری ٹیچر نے امپیکٹ آف ٹیکنالوجی پر کنزرویشن تیار کی کرنے کو کہا ہے چلو مل کر کسی ٹاپک پر ڈیٹیلس میں بات کرتے ہیں
بہت اچ اچھا ٹاپک ہے آج کے دور میں ٹیکنالوجی ہر انسان کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں
بالکل مطلب موبائل فون لیپٹاپ انٹرنیٹ اسمارٹ واچز اور آ اے آئی جیسے ٹولز نے ہماری زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ آسان بنا دیا ہے
مجھے یاد ہے جب انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا کسی بھی انفارمیشن کے لیے لائبریری جانا پڑتا تھا اور صرف اک سر سے چند سیکنڈ میں ہزاروں کتابیں اور آرٹیکل ملتے ہیں
اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوا ہے آن لائن کلاسز ڈیجیٹل نوٹس اور ایجوکیٹیڈ ویڈیوز کی مدد سے لرننگ کا پروسیس اور بہتر ہو گیا ہے
لیکن ہر چیز کو دو پہلو ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے بہت سے نقصانات بھی ہیں
بالکل سب سے بڑا نقصان موبائل فون کی ایڈکشن ہے بہت سے لوگ گھنٹوں سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں آپ کو یاد ہے
ہاں
لاسٹ ٹائم جب آپ میرے ساتھ بات کر رہی تھی کچھ ٹاپک ہم یے ایک ٹاپک میں بات کر رہے تھے تب آپ ایک جگہ اٹک گئی
وہ مجھے کیسے بھول جائے گا تب کیا ہوا تھا
ہوں
آپ نے سنا وقت ضائع کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ
ہاں ہاں صرف وقت ہی نہیں اس سے ہیلتھ بھی متاثر ہوتی ہے زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہوتی ہے گردن اور کمر میں درد ہوتا ہے اور نیند بھی پوری نہیں ہوتی
ہاں مطلب جو دماغی طور پر جو صحت ہے اس پہ بھی اثر پڑ تا ہے سوشل میڈیا اور دوسروں کی زندگی دیکھ کر لوگ اپنی زندگی سے مطمعین نہیں رہتے ہیں
ہاں اسی لیے اییکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرو لیکن اس کی غلام مت بنو
ایجوکیشنل ایجوکیشنل کے حوالے مطلب آج کل کی جو ترقی کی بڑی بڑی ہے بڑی بڑی تبدیلی لا رہی ہے اب اسٹوڈینٹس گھر بیٹھے دنیا کی بہترین کالج میں جا سکتے یونیوس یونیورسٹی کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں
مسکو
آپ نے سنا اور آن لائن کورسز نے لرننگ کو ہر کسی کے لیے ایکسیسیبل بنا دیا ہے اگر کسی کے پاس پیسے کم بھی ہو تو فری ریسورس سے سیکھ سکتا ہے ٹیچرز مطلب جو ہمارے استاد ہے وہ بھی آج نئے نئے یہ پریزنٹیشنز کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس کو نئے کنسپٹ دے رہے نئے نئی طرح کیا بتا رہے ہیں کیا کیا ہے ایگزیمز میں ہاں ہے نا لیکن ایگزامز چیٹنگ کا نیا طریقہ بھی ہے نیا طریقہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے اس لیے اسٹوڈینٹس کو آنیسٹ کا ڈر بھی نہیں جانا چاہیے
بالکل بالکل ایجوکیشن کے حوالے سے ٹیکنالوجی نے بہت بڑی تبدیلی لائی ہے آپ اسٹوڈینٹ گھر بیٹھے دنیا کی بہ کیوں
آپ ذرا دیکھو م میں تو تب سے م چار قدم آگے ہوں
کوئی بات نہیں ٹیچر بھی اسمارٹ بورڈس اور ملٹی میڈیا پرریزنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں جیسے اسٹوڈنٹ کو کنسپٹ آسانی سے سمجھ آتے ہیں
یہ ٹیکنالوجی صرف ٹول نہیں ہے غلط استعمال انسان کی انسان کا ہاتھ بھی ہوتا ہے ہیلتھ کیئر مطلب جو صحت کو صحت میں بھی ٹیکنالوجی کمال کر دیا ہے مطلب صحت کے لیے بھی ہمیں اگر ہم بیمار ہو تے ہیں تو ڈاکٹر منٹوں میں ہمیں اس کا علاج فورں کر دیتے ہیں بہت ساری آج کل ترقی ہوئی ہے
بالکل آرٹیفشل انٹین ان انٹیلیجنس بھی ڈاکٹر کی مدد کر رہی ہے رپورٹ کا رپورٹ کا انالسس پہلے سے زیادہ تیزی سے ہو جاتا ہے
ہاں ایگریکلچر میں بھی ٹیکنالوجی نے انقلاب لا دیا ہے ماڈرن اریگیشن سسٹم اور ڈونرس کی مدد سے فصلوں کی دیکھ بھال آسانی ہو گئی ہے
بالکل بینک میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے اب آن لائن بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کی وجہ سے لمبی لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی
لیکن سائبر کرائم بھی ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے اسکمر لوگوں کو ڈیٹا اور پیسہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہمیں اور رہنا ضروری ہے ہاں ہمیں مطلب ہمیں ایسا کچھ اس میں سسٹم یوز کرنا ہے کہ جیسے ٹو فیکٹرز آتے ہیں اس میں رکھنے کے لیے لیکن ہمیں ٹو فیک ٹرز کو آپشن ہٹا دینا ہے اس میں ہمیں وہ آپشن نہیں رکھنا ہے اگر ہم وہ آپشن رکھیں گے کوئی بھی دوسرا پر لاگن کر سکتا ہے اور ہمارا سارا ڈیٹا چرا سکتا ہے اور آج کل اتنا آیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے کسی گروپ میں ہم جاتے ہیں اسان سے پھر وہاں وہ ہمیں ایک لنک بھیجتے اس پے وہ کہتے ہیں آپ ایم پن دے دو ٹی پن دے دو
بالکل بالکل
وہ کس وجہ سے ہمارا نمبر وہ کہاں سے لاتے ہیں
ہمم
آپ کو پتہ ہے
نہ کہاں سے لاتے
مطلب کسی گروپ میں ہم ایڈ ہوئے ہیں
ہاں
وہاں میں کوئی ایک کیمر ہے
ہاں
اس نے وہ نمبر اپنے پاس لیے اس نے اپنا گروپ بنایا ہے اس میں بھی کچھ دو تین اسکیمرز نکلے انہوں نے وہاں سے اپنا گروپ بنایا ویسے مطلب ہم ابھی اگر کوئی کام کرے اس میں ہم ایڈ ہوئے ہیں تو دھیرے دھیرے ایسے اسکیمرس تک یے نامبرس جاتے ہیں جس کے بجائے ہمارے پاس وہ لنکس آتی ہے اس پے ایم پن دے دو ٹی پن دے دو وہ دے دو
بالکل بالکل
اور اور ایک چیز ہے کہ بزنس کا فیلڈ مطلب ٹیکنالوجی میں نیا اپارچنیٹیز پیدا کی ہے آن لائن شاپنگ اور ای کامرس نے دنیا کو گلوبل مارکیٹ بنا دیا ہے
ہاں
اور چلو جو بھی مطلب ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے مطلب کیا کیا ہوتا ہے اس کیا کرنا چاہیے ہمیں کہاں پے ساودھان رہنا چاہیے آج کل ہمیں ہر ایک جگہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز سے ساودان رہو کسی چیز میں نہ بٹکوں
بالکل ٹیکنالوجی نے انٹرٹینمنٹ کو بھی بدل دیا ہے میوزک موویز اور گیم ہر وقت قت اویلیبل ہے
ہاں
اس لیے ہمیں اس پے زیادہ دھیان نہیں دینا ہے ہمیں نئے نئے سکل سیکھتے رہنا ہے
ہاں وہ بات تو ہے
ہمم
مطلب ہم نئے اسکلس تب سیکھتے جب ہم گور کرتے ہیں
ہاں اب انسان باہر جاتا ہے سیکھتا ہے کسی سے وہ یے ویسے تو آج ٹیکنالوجی نے سارا کچھ ایک بند ہی کیا ہے سسٹم ہی
ہاں
اب پتہ نہیں فیوچر اب پتہ نہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے فیوچر میں
فیوچر میں کیا کیا آئے گا روبوٹس آئیں گے فی الحال تو اے ائی آیا ہاں اے آئی تو آیا یے تو بہت کچھ ہے اب روبوٹ ائیں گے ہاں اے ائی لانچ ہونے میں مطلب اتنا اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اے ائی لانچ ہونے میں
ہمم
لیکن اس کو اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے
ہمم
آپ نے کبھی یے مطلب غور سے سوچا ہے
نا
مطلب کیا میں نے بھی نہیں سوچا میں بس آپ سے پوچھ رہی ہوں مطلب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہاں
ٹیکنالوجی ایک نعمت ہے لیکن اس کا صحیح استعمال ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے
ہاں کامیابی طرف ہمیں تب لے جا سکتے ہیں جب ہم مطلب اپنی ایمانداری سے کام کریں گے
ہاں ہاں بالکل
ہم نے ایمانداری سے کام نہیں کیا وہ کس کام آئے گی
کسی کام میں سچ ہے
جہاں پے ہماری ایمانداری ہوگی وہاں پے ہم مطلب دھیان سے جو سوچیں گے سمجھیں گے اگر ہم نے اس میں گھاٹا کرنا ہوگا
ہمم ہمم
تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا نہ ہم کامیاب ہوں گے یا جیسے کہ موبائل فون کا استعمال جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو غلط راستے سے لے جائیں گے
ہمم ہمم
تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا نا
ہاں
اس لیے ہمیں خود کو بھی یے سمجھانا ہے دوسروں کو بھی سمجھانا ہے
چلو آج کے گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو میلا
ہاں چلو اچھی بات ہے اور سناؤ
بس ٹھیک میں آپ کو کرتی ہوں کال بیک ہاں
ابھی کرو گی
ہاں ابھی
ہاں ابھی کرو
اوکے اوکے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ